وہ
تو خالی گمائے
جی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام جی بھائی ٹھیک ہو
جی جی آپ ٹھیک ہوں
ہوں الحمد للہ الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک ہے
جی آپ کہہ رت سے ہو
ج الحمد اللہ الحمد للہ جی بھائی موسم کیسا ہے ابھ
جی موسم تو ٹھیک ہے گرمی ہے تھوڑا
جی بھائی کیا کر رہے ہو ابھی چائے بھائی بھی
جی جی پی
ج گھر میں سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن
جی جی شکر اللہ کا
جی کیا کر رہے ہو ابھی بھائی
جی بیٹھا
ٹھیک جی بھائی کیا آپ بولنا چاہتے ہو ان جو آج کل ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا بول سکتے ہو
جی ایکسیڈنٹ کے بارے میں تو بہت کچھ ہے
جی آپ مجھے تھوڑا سا بول سکتے ہو کیا
جی جی دیکھو پہلی بات تو یہ جو ہم گاڑی اور بائکس چلاتے ہیں ہم اسپیڈ لمٹ کا دھیان نہیں رکھتے
جی بھائی بالکل
جب ہم گاڑی لے کر کے نکلتے ہیں تو راستے میں ہمیں فون آتا ہے تو ہم اٹھا لیتے ہیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ جب ہم فون پہ بات کرتے ہیں تو فوکس کہیں اور جاتا ہے
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے آپ
تو گاڑ تو گاڑی پہ دھیان نہیں رہتا اس لیے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
اور ہم ٹریفک رولز بھی فالو نہیں کرتے جیسے کہ کہ بائکرس وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے
جی جی جی
تو پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں
جی بھائی بالکل صحی بات ہے کیونکہ آج کل تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے گاڑیاں نکالتا ہے گھر سے نکلتے ہے کہیں گھومنے کے لیے اسکوٹی اس پر بائک اس پر لائسنس کے بغیر
جی
ہے نا بھائی وہ تو غلط بات ہے
ج جیی
اگر کسی کے ساتھ ٹکر ہو جائے اور اوپر سے لائسنس بھی نہیں ہوتی ہے ان کو پھر ماں باپ کو دیکھنا ہے نا بھائی پھر جیل کاٹنی ہے ماں باپ کو ہے نا
بکل بالکل بالکل
جی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں
جی پہلی بات تو یہ ان کی فیملی کو پر دھیان رکھنا چاہیے کہ مائنرس کو گاڑی یا بائک نہیں دینی چاہیے
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
جی اور ہمیں ٹریفک رولس کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمیں ٹریفک رولز فالو کرنے ہوں گے
جی
اور اسپیڈ لمٹ کا بھی دھیان رکھنا ہوگا اور گاڑی چلاتے وقت کرنا فون اٹھانا چاہے اورور نہ
کرنا ہے جی بھائی بالکل صحی بات ہے
جی جی اور اس طرح اس طرح ایکسیڈنٹس کم ہوں گے اور جانے زیادہ بچیں گی تو یہ بہتر رہے گا
بالکل صحیح بات بولی آپ نے کیونکہ گاڑی چلاتے وقت دماغ ہو ہونا چاہیے ہے نا بھائی
جی بالکل سارا فوکس گاڑی ہے اور بائک پہ ہونا چاہیے
جی بھائی سارا فوکس ہونا چاہیے گاڑی چلاتے وقت سیٹ بلٹ لگانا ہے بھائی ہے نا بھائی جی
اور کچھ بتاؤ آپ اس بارے میں
جی یہی تو ہم بولتے ہیں کہ کہ مائنر اس کو گاڑی مت دو پیرنٹ اس کو کو بولنا ہے اگر ریلیٹوس میں کوئی دیتا ہے گاڑی مینرس کو ان کو بولنا ہے کہ ان کو مت گاڑی دو یہ غلط کر رہے
جی بالکل
ہے ن بھائی
جی جی بالکل
اس پہ ماں باپ کو گور کرنا ہے ہے نا بھائی
جی بالکل
جی
جب ماں باپ کنٹرول کریں گے تو بچے کے ضد پھر کیا کرے گی
جی بھائی جی بھائی آج آپ اس پولوشن کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہو زیادہ پولوشن ہے ہے نا
جی جی بائی پولوشن بہت ہے
فیکٹری اس کا دھواں یا کسی جگہ کوئی کوڑا کچرا وچرا
جلاات ہے
بالکل بھائی ہمیں
اس سے بھی دھواں جی بھائی بالکل اس پر بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے نا بھائی
بالکل بھائی یہ زیادہ تر فیکٹریوں سے ہوتا ہے گاڑیوں سے ہوتا ہے اگر ہم پیٹرول گاڑی کی جگہ الیکٹرک گاڑی لیں تو وہ بہتر
جی بھائی جی بھائی بالکل بالکل وہ چیز تو بیسٹ ہے
جی ایئر پولوشن کم ہوگا
جی بھائی بالکل صحیح بات بولی آپ نے
اور فیکٹریز کا بھی استعمال کرنا ہوگا ویسے تو کام نہیں چلے گا لیکن کم سے کم کرنا ہوگا
جی بھائی کسی سیف جگہ فیکٹری بنانی ہے
جی جی جہاں پاپولیشن کم ہوگی یا ہوگی ہی نہیں
جہاں پہ بستی بھی نہیں ہوگی
جی بالکل بھائی
جی بھائی بالکل صحی بات ہے اس پر بھی ہمیں خاص خیال رکھنا ہے
جی جی بالکل بھائی اور ہم سب لوگ سڑک پر یا کسی جگہ پر کچرا پھینکتے ہیں تو اس سے بھی یہ ہوتا
بات اپنے سہی بولی کیونکہ آج کل دیکھو آپ لوگ کوڑا کچرا پھینکتے سڑک پہ اور پانی جو ہم پیتے کہیں جگہ ندی ہوتی ہے اس میں بھی پھینکتے ہیں ہے نا بھائی یہ تو غلط چیز ہے
جی بالکل بھائی جب ہم احتیاط کریں گے تو
اس سے جگہ ایک کوڑا کچرا پھینکو کیونکہ گورنمنٹ نے تو نیا ڈسٹ بن اس میں ڈالو ہے نا بھائی گورنمنٹ کی گاڑی آتی ہے
بالکل بھائی
یا ڈسٹ بین لگے ہے
بالکل بالکل
جی اس کا ہمیں بہت خل خیال رکھنا ہے اور آج کل کے بچے یہ جب باہر کوڑا کچرا ہوتا ہے وہ اسی سے کھیلتے پھر ہینڈ واش گھر میں نہیں کرتے ایسے ہی کھاتے ہیں پھر کھانا وانا پھر بیماریاں بڑھتی ہے آج کل تو دیکھتی ہے آپ اس ریزن یہی ہے کیونکہ آج کل بچے صفائی نہیں رکھتے ہے نا بھائی
جی بالکل بھائی یہی بات ہے
اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے بھائی
جی ہاں اگر ہم خود احتیاط کریں گے تو خود ہی بیمار کم پڑیں گے
جی بھائی
جی بالکل بھائی
آج کل دیکھتے ہو آپ لوگ پیڑ بھی کاٹتے ہے نا بھائی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے
اس سے ہمارا ہوا صاف رہتا ہے
جی بھائی بالکل پیڑ لوگ کاٹتے ہیں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے انسان آدھا آکسیجن پہ ہی زندہ ہے ہے نا بھائی یہ چیز تو نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی سوکھا پیڑ کاٹے گا اس کے بدلے اس کو وہاں پہ دس پیڑ لگانے ہیں نا بھائی
جی بالکل بھائی
جی ہمیں ان چیزوں پر خاص خیال رکھنا ہے اور ان بچوں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے جی بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہو سوشل میڈیا کے بارے میں
دیکھو سوشل میڈیا تو اس وقت بہت ہی تیز چل رہا ہے کہ ایک طرف یہ اچھا بھی ہے اور دوسری طرف برا بھی ہے
جی بھائی جی بھائی جی بھائی آج تو آپ دیکھ ہی سکتے ہو آج کل چھوٹے بچے فون یوز کر نہ پڑھائی کرتے نہ کچھ کرتے ہے نا بھائی ایک ہی روم میں بیٹھتے گھر والوں کے سامنے نہیں بیٹھتے پتا نہیں کیا کر رہے ہوتے وہ روم میں ہے نا بھائی
جی بالکل
اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے
جی کم سے کم یوز کرنا ہوگا
جی بھائی آنکھوں پر ان کو اثر پڑتا ہے آپ دیکھ ہی سکتے ہو آج کے بچے ان کو کچھ کام بولتے ہیں یہ کرو وہ کوئی دوسری کام کر رہے ہیں نا بھائی اس پر ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ کہ ان کو ڈپریشن گیا ہے
یہ پہلی بات تو یہ ہمیں چھوٹے بچوں کو فون نہیں دینا ہوتا
جی بھائی
جی وہ روتے ہیں کچھ دیر کے لیے روئیں گے
جی
لیکن ان کی آنکھیں تو خراب نہیں ہوں گی
جی جی جی
وہ ان کاموں سے تو دور رہیں گے نا بھائی
جی بھائی بالکل صحیح بات بولی ہے آپ نے اس پر بھی ہم
میں خاص خیال رکھنا ہے پیرنٹس کو بھی خاص خیال رکھنا ہے بھائی کی آپ دیکھتے ہو آج کل کے بچہ آ بولتے ہیں کو ہمیں صا ہمیں پڑھائی کرنی ہے اگر پڑھائی نہیں کرتے کچھ اور کرتے ہیں نا بھائی
جی بالکل بھائی بالکل بالکل یہی تو میں بول رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کے فائدے بھی ہیں اور
جی بھائی جی بھائی بالکل اس سے فائدے بھی ہے پرانے زمانے میں اگر کسی جگہ کچھ ہوتا تھا تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا اگر آج کچھ ہو جائے گا تو ودن ٹو منٹس میں نیوز ہوتی ملے پہ ہے نا بھائی
جی بالکل بھائی اور ہم گھر بیٹھے کسی بھی جگہ فون کر سکتے ہیں
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے
لیکن ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے
جی بھائی بالکل بالکل بالکل بالکل ہمیں اپنے بچوں پر خاص خیال رکھنا ہے نا بھائی
جی جی بالکل بھائی
میڈیا بھی اچھا چیز ہے آج بچے آتے پڑھائی کرتے ای پہ ہے نا بھائی پہلے ٹیچر کے پاس جانا تھا ٹیچر ڈھونڈنا پڑتا تھا مہارا آج تو سب کچھ آن لائن سب کچھ آج آن لائن سے سب کچھ ہوتا ہے فارم وارم کچھ بھی کام ہو تو آج آن لائن ہی ہوتا ہے نا بھائی اس سے تو بہت آسانی ہوئی بہت آسانی ہوئی اس سے
جی جی
اس لیے میں خاص خیال رکھنا ہے اپنے بچوں پر ان کو زیادہ موبائل نہیں دینا ہے
جی بالکل بھائی بالکل بالکل
جی آپ کیا کہنا چاہتے ہو اب
جی بھائی میں میں نے بولا کہ یہی کہ ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے جب ہمیں ضرورت ہوگی تبھی یوز کریں گے ود آؤٹ مطلب یہ جب ہم یہ فری ٹائم ہوتا ہے تو تب یہ کریں گے زیادہ سے زیادہ ہم اس کا فائدہ ہی اٹھا لیں گے
جی بھائی بالکل صحیح بات ہے ہمیں تو اس کا فائدہ ہی اٹھ اٹٹھنا ہے نا بھائی یہ تو ٹھیک ہے غلط یوز نہیں کرنا ہے فائدہ اٹھانا ہے ہے نا بھائی
ہاں ہاں
جی اپنے بچوں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے باہر بھی کیا وہ پڑھتے ہیں اسکول میں جانا ہے ٹیچرس کے پاس کیا یہ بچے ہمارے پڑھتے ہیں یا نہیں کچھ کام مت کر رہے کچھ غلط مت کر رہے ہے نا بھائی باہر بھی دیکھنا ہے ہمیں کس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہے نا بھائی
جی بالکل بھائی
ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے ڈرگس مت کرتے ہیں نا بھائی ڈرگ سے ان کو دور رکھنا ہے ان کو بولو ان کو گیمس کھیلو کرکٹ کھیلو یا والی بال ہوتی ہے کچھ گیمز ہوتی ہے ہے نا
جی جی
اس سے انسان بھی فریش ہوتا ہے ہے نا بھائی
ج جی بھائی اوکے بھائی آپ سے بہت ہی اچھا لگا بات کر کے ان شاء اللہ آگے بھی کریں گے
جی بھائی اوکے اللہ حافظ